حم وبرکات ارے ہاں جی کیا حال ٹھیک
ہلو ہلو اس میں آواز صاف نہیں آ رہی ہے
اب آ رہی ہے
ہاں ابائی ابائی ہاں اور سنا
ہاں ہاں
میں سبھی ٹھیک
ہاں اچھے سے آپ سنو آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے جی جی ہاں اور بتائیے تو کیا کر رہے ہیں آپ ابھی
اتنی سستی ہےب اب ہار ہم لیٹے لیٹ رہتے ہو آپ کیوں ہمیشہ لیٹے لیٹے رہتے ہو
ہاں تو کرنے کو کیا ہے اور اور کیا ہی کریں گے لیٹے لیٹے ہی رہیں گے
سست بن گئے ہو سست سست جیسے لگ رہے ہو
ارے کیا ہی سس کیا بنگ ہے
چھٹٹی آئ ن کم سے کم فریش تو ہو جاؤ اصل میں بات یہ ہے
چھٹی تو ملی نہیں نا چھٹی نام کی آئی یونیورسٹی سے چھٹی آئی پر باقیوں کاموں میں تو چھٹی چھٹیاں کہاں آ رہی ہیں آپ نے کب دیکھا مجھے فری ہوتے ہوئے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں
لڑ کا کام ہے تو وہ تو ذمےواری سب کی ہے لر کا کام سب کا کرتے ایک بند پ میں چھوڑنا ہوں
ارے کہاں ایک ہی بندے پ کہاں چھوڑا ہ ہ اچھا
پتھر بڑے کو پکڑتا ہے بڑا چھوٹے کو پکڑتا ہے یہ ایک گاڑی ہے اس کے چور پہ ہے ان کو چ نکالنا ہے اسی لیے اگر سب کریں گے نا کام تومتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد بھی ہوتی ہے ہاں
بات تو ہے ہی چلو اس بات پہ ہم کیا ہی بولیں گے جی جی ہ
یہے سوستی لگ رہی
اچھا ٹھیک چلیے ہاں ویسے ہی مان لیجیے آپ کے ویسے ہی ہم اسی وجہ سے سستی ہے تو مجھے آپ یہ بتا دیجیے ہ ہاں کیا کیا کیا
ن اسی میں مزہ ہے اگر کام کریں گے چ مطلب جیسے جیسے ایک فیملی ہوتی ہے جیسے کہ ہم ماشاء اللہ ماشاءلہ پانچ بندے ہیں میرے دو بھیتی ہے تو اور ہم دو مہ جل وایو ہم کچ کرتے ہیں اکٹھے پہنچ چھوٹا چھوٹا کام کرتا ہے بڑا بڑا کام
ٹھیک
تو کس طرح سے ایک م
اچھا
ا کیا بھی جلدی جلدی
ہاں ہاں ہوں
کہ مل جل کر کھاتے ہیں مل جل کر پیسے ہیں مل جل کر اٹھتے ہیں
ٹھیک ٹھیک
جاتا ہیں اور اس میں اپنے ماں باپ کا یہ فرض بھی ادا ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دیک
جی جی جی جی
کیونکہ کبھی کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے جب بچے کو س کرنا پڑتا ہے کبھی باہر پت ہے پٹنے کے سلسلے میں یا نوکری کرنے کے سلسلے میں تو وہاں یہ دار ک رہا ہوتا ہے
اچھا ٹھیک جی جی صحی کہہ رہے آپ
ہاں ہاں اور اور سن اور بڑھیا
اور کیا ہی مطلب مجھے پتا گھومنے وومنے تو ہمیں جانا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو کا ارادہ ہے گھومنے وومنے جانے کا
نہ
کیونکہ تب سے آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ گچا لو چا لو جانا ہے پرسوں
اور آپ کو پتا ہی ہم پہلے کتنا گھومتے تھے ہر سنڈے کو
ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا بس وہ تو ختم ہو گیا پھر آپ لوگوں میں وہ
اصل ختم ہے اصل بات یہ ہے کہ میری صحت خراب ہو گئی اس مے میں کام سے
تو نہیں وہ آپ بہانا دے رہی ہے اس صحت کا کیا بول رہی آپ صحت خراب ہوگی
آ اپنی پات
پتا ہاں وہ پتا ہی ہے میں کی آپ کو گاڑی میں بیٹھنا ہے آپ کون سا ادھر ادھر جانا ہے گھومنا پھرنا ہے دوڑنا ہے ہاں ہوں
فیر ساپاٹا ساواری ک ہے
ایک جگہ جائیں گے نا جائیں گے تو شروعات تو کریں گے نا کسی چیز سے پھر آرام آرام سے خی ای اس حساب سے آگر بولو گے نا ہ
مگر مجھے لگ رہا ہے وہ اب بھی نیند نہیں ہو
اس حساب سے ہاں جو آپ لوگوں نے نیند ہی چڑھائی مجھے اور کیا کر سکتے ہیں جب مطلب گھر پہ بیٹھنا صبح اٹھنا گھر پہ بیٹھنا دکان جانا شام کو آنا سو جانا
نہ دراصل دراصل سوستے ہو اور آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے ا آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے جب چدے نا تک نپٹاؤ گی دوپہر کے بعد اپنے کام کو جاؤ گی
کا صرف کام نپٹانا صرف کام کام نپٹانے نپٹانے سے ختم زندگی ختم ہو جاتی ہے وہیں پر کام کے بغیر بھی زندگی ہوتی ہے اے ہے نا کام ہی خالی مت ہے پھر
نہ
کام بھی ضروری ہے پر خالی کامت ہے پیسے بھی ضروری ہے پر صرف پیسے تو نہیں ہے نا ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آج ک آج کل لوگوں نے صرف بنا دیا کہ صرف کام صرف پیسے صرف کام صرف پیسے پھر کہتے ہیں جائیں گے تو پھر وقت ہی نہیں ان کو ساتھ دیتا ہے بھائی ہونا چاہیے نا یہ مت ہونا چاہیے
میری یہی نہیصیت کہ زندگی اپنی ماں جینی چاہیے
ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا مرضی سے بار جانے ہی نہیں دیے تو کہ مجھے جانا تھا لداخ آپ مجھے جانے ہی نہیں دیتے تو میں نکلا ہوتا پرسوں آیایا ہوتا ہفتےتے میں واپس ہاں ہاں اچھا ارے کیا لداخ لداخ میں کیا کیا بول رہی ہیں آپ کیا کیا بول رہے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہو یہاں سے زندگی اپنے اس پہ جین ج پھر کہہ رہے ہو وہاں سے چھوڑ ہی نہیں رہے وہ ہ ہاں کیا
کے مشکل وقت میں دیکو اس میں اس وقت آپ کے گھر میں تھوڑا سا یہ آپ وہاں بیمار ہے میں نے سنا ہے وہ بیمار ہے اس لیے کہ ا دونوں بوائی میں سے تھوڑے سے ایکٹو ہوں اب ڈاکٹر کے پس اس کو لے جاتے ہو لات ہو لیتے ہو لاتے ہو لیتے ہو جی ہے کہ وہ
وہ تو میں وہ پڑ تھا ہی جس وقت تھا وہ اس وقت تو میں بیٹھا اس وقت میں کچھ نہیں کر رہا تھا نا تو ابھی جو ابھی جو ماشاء اللہ وہ ٹھیک ہے ابھی مطلب ان کی صحت ت بت
اچھا ہو گئی ٹھیک ہے اگر کوئی ہوگ
ہاں ہاں کیا بول رہے آپ
اگر وہ ٹھیک ہو گئی نا تو جان نکلو اللہ کے آواز اس میں کیا ہے
وہی تو میں کہہ رہا ہوں ن مطلب جائیں گے تو چل رہا پر آپ لوگوں کا مطلب کیا بولوں گا میں جان ہی نہیں دیتا ہوں آپ لوگ کیا ہی بولیں گے ارے کہاں جانے دیتے ہو ہ کیا جی جی کیا بول رہے آپ ہ اچھا ہاں ارے میں میں گیا ہوتا مجھے کسم سے جب میں لاسٹ پیپر دے رہا تھا نا مجھے ایک دوست اس نے کہا مجھے جانا ہے پرسوں اس کو جانا تھا کچھ پچیس بیس کو جولائی کو نہیں نہیں پچیس بیس کو خاں شاید بیس پتہ نہیں کب جانا تھا اس کو اس نے کہا مجھے نکالنا ہے تو آجؤ میرے ساتھ تو ہم ایک ساتھ جائیں گے ممس اس کو میں نے کہا پھر ہاں ہاں بائک پہ جائے گا اور کس جائیں گے ارے گاڑ بائک بھی ہی جاتی زیادہ سے زیادہ
اور مجھے لداخ جانا ہے وہ فری ہو گیا اسی کے ساؤ
کس کسا
خالو کے ساتھ
وہ مطلب لداخ ان کو جانے کب جانا ہے ان کو لگا ہاں تو بولو ان کو پھر کرو تیاری کیوں نہیں کر وہ تیاری مطلب ہمیں تب سے ہی بول رہے ہیں وہ چیز یہ چیز ہم جاتے ہی نہیں ہیں یہ کیا ہی ارے ا ہم سب تو آ سکتے کوئی بات نہیں ہم دو گاڑیا اپنے اپنے آ اپنے پتی کو بھی تیار کیجے ہم اور وہ ہو جائیں گے اور اس میں کیا ہے یہ بات پوچھنے والی ہے دو گاڑیاں ہاں ہاں کیا بول ارے آپ کیوں ڈر رہے ہو وہ کچ راستہ لوگ جاتے ہیں کروڑوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں ہم گھر پہ بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے کہاں کا کہاں سے لوگ آتے ہیں
ہاں وہاںاں کہاں گیا تھا گریز گریز گیا تھا وہ شاید
کون کون وہ کب گریز دیکھو وہ بھی گریز گے ورنہ وہ نوکری والے انسان ہیں ان کو نکالنا چاہیے وہی میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ ہی سے ہم یہ لوگ صرف گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کمروں میں باقی سب جو ہے دنیا گھوم کے آ جاتے ہیں ہم انہیں کے خیالوں میں رہتے ہے کہ ہمیں جانا ہے ارے دو دن لگے تین دن لگے ہمیں کیا فائدہ ہمیں تو نکلنا ہے نا ہمیں کیا اس سے نقصان ہوگا دو دن لگے ہفتہ لگے اس سے مسئلہ نہیں ہے وہ بات ہے وہ بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اگر جانا ہے تو جائیے نہیں جانا ہے تو بد جائیے پرسھا پایا پرس کی شانی بی مطلب یہ آپ لوگوں کو ہاں کریں ٹھیک ہے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا بولنگ بولنے تو آسان ہوتا ہے پھر جانا ہوتا ہے نا وہاں خوشی بھی ہو رہی تھی مجھے نہیں لگتا باڑوں کا کوئی ارادہ ہے جانے کا میں نے بھی کہا ہاں کیونکہ مطلب میں ارادہ ہی نہیں کرتا کچ نہیں کر
نہ نہ گلوپ خ ہماری گڑی جا سکتی ہے وہاں
ارے وہ نہیں پھر دیکھیں گے نا دوسری ضروری ہے اسی پہ ہاں وہ دیکھیں گے نا پھر دوسری والی کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں
آواز گی ن نہ یار یہ صاف آباز
آواز نہیں آ رہی ہے صاف
آبھائی آب
اچھا مطلب تب سے نہیں آ رہی تھی یا بھیش اس میں کاٹ رہی تھی کچھ
اس میں گئی تو اب آئی تھی یہ
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے بولا کرے نا اسی وق جب نہیں آیں گی ہ اچھا وہی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا پارسو ہم نے بولا تھا نا مائڈے کو جائیں گے گھومنے مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی ارادہ ہے جانے کا ہے نا
کیس کائی رہاادا کہ ان کو ب ان کو بولا ہم تیار ہیں ان کو بولا ہم تیار ہیں اور کرو تیاری آپ کی آقت یہ بولو یہ وہ تیار نہیں ہے وہ تیار نہیں اور
وہ بول رہا ہوں وہی لگ تو کہہ رہے کہ مطلب یہ بڑوں کا نہیں ارادہ لگ رہا تیار ہونے کا ان کو میں نے کہا نا ویسے ان کو میں نے کہا آئے وہ نہیں آئے ہم جا رہے آپ
رے یہ یہ وہ فیملی پکنک اچھا رہتا ہے اپنی فیملی پک اپنی فیملی وہ ایک دوسرے کو ویٹ کرو دوسرے کا ویٹ کرو تیسرے کا ویٹ کرو تو بس پ پکنک ہی رہ جاتا
نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے ان سے بات کی تو وہ ان شاء اللہ وہ بھی تیار ہے نا ان شاء اللہ ہاں وہ بھی تیار ہے تو ان شاء اللہ ہم ایک ساتھ جائیں گے پھر پکنک پہ اگر کوئی نہیں آ رہا ہے نا مطلب نناا بھی تیار ہے خوشی بھی تیار ہے پتا نہیں بوا سے بات کی کنے البتہ ہم تھا میں تو تیار ہی تھا میں نے ہی تو ان کو سب کو بولا کہ کھڑا ہو جاؤ پکنک کے لیے تو اس سلسلے میں تو اس کا باقی کا تو مجھے اتنا پتا نہیں ہے تو کیا ہے تو جی جی ہ ہاں ہاں کیا بول رہے آپ ہاں ہاں تو جائیں گے تو کرے تیاری نا ایسے تو ہوا میں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نا ہاں تو چلیے ہمارا وقتب اختتام ہوتا ہے تو ان شاء اللہ میں اور آپ سے بات کروں گا ٹھیک ہے نا
چلیے چلیے آئندہ ملیں گے ان شاء اللہسا